ہیلو
ہاں جی السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسے ہو آپ
جی الحمد اللہ میں بالکل خیریت سے ہوں آپ فرمائیے باجی آپ کیسی ہو
جی میں بھی ٹھیک ہوں آپ سنا ہے سب خیریت سے ہیں
جی جی انشاء اللہ سب خیریت سے ہے اور کھ اور کھانا لائی
جی بالکل
اچھا تو کیا پکایا تھا آج آپ نے کھانے میں
آج میں نے کھانے میں نا سالن بنایا تھا روٹی بنائی تھی
جی جی ان شاء اللہ سالن آپ کو نا بہت زیادہ پسند ہے سالن ہیلو تو کیسے بنا سالن کیسے پکاتی ہیں آپ مجھے بتا سکتی ہیں
جی بالکل بھی ہرا بھرا سالن لے لو اور اس کو سالن کے طریقے سے پکا لو اور کیا بولتے ہیں کھالو اور کیا سالن میں کیا کچھ کوئی وہ وقت ہی نہیں لگتا پکنے میں
جی جی اچھاء اللہ بالکل اور نہ میں سوچ رہی تھی کہ کیوں نا آج ہم ایکسرسائز کے بارے میں بات کریں آج نا میں صبح ایکسرسائز کر رہی تھی اس لیے سوچا کہ فٹنیس اور ایکسرسائز کے بارے میں بات کر لیتی ہے گفتگو ہو
جی جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا بالکل آپ نے صحیح فرمایا اور صحیح مطلب کہا کیونکہ فٹنیس تو ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ اہم اہم ہو گئی ہے کیونکہ اگر ہمارا شریر سوستھ ہے اور ہم لوگ سوستھ ہے نا ان شاء اللہ سارے کام سارے مسئلے صحیح ہو جاتے ہیں
جی جی ان شاء اللہ بالکل آج کل نا فٹ رہنا بھی ضروری ہے اگر شریر سوستھ رہے گا ہم اپنے سبھی کام اچھے سے کر پائیں گے اگر ہمارا شریر ہی سوستھ نہیں ہے تو ہزاروں بیماریاں آجاتی ہیں کچھ کام کرنے میں من ہی نہیں لگتا
بالکل بیماریاں نصیب ہوجاتی ہیں اور ان میں بھاگ دوڑ میں لگے رہو اور کچھ کام نہیں ہوتا ہے سریر بڑھ جاتا ہے ان ساء اللہ پریشانیاں تو ہو ہی جاتی ہیں
جی جی بالکل اب ویسے ناں آپ کرتی ہو ایکسرسائز
جی جی بالکل بالکل
اچھا تو آپ ناں کون کون سے ٹاپک کرتی ہو
بس میں ناں پہلے ناں تھوڑا صبح اٹھ کے گھوم لیتی ہوں اور پھر تھوڑا سا اپنے گھر پہ ہی ایکسرسائز کر لیتی ہوں میں باہر نہیں جاتی ہوں
جی جی ان شاء اللہ اب ایسے ناں ایکسرسائز کرنا بھی ضروری ہے ہماری صحت صحت کے لیے اور ناں میں بھی ایکسرسائز کرنے پہلے میرے اندر بہت آلس تھا ایکسرسائز کرنے کا اور اب تو مجھے بالکل بھی آلس نہیں آتا ہے کبھی کبھی آتا ہے لیکن میں خود کو پریرت کر لیتی ہوں ایسے سوچتی ہوں اگر نہیں کروں گی تو پھر میرے لیے ہی نقصان دائک ہے پھر ناں من مان کے
بالکل ہمارا ا جسم ہے ناں بالکل سوستھ رہے گا اور اچھا اچھا رہے گا فٹنیس سے تو مطلب ہم لوگوں بھی اچھے رہیں گے اگر ہمارا جسم میں ہی بیکار ہو جائے گا تو انشاء اللہ کیا بولتے ہیں ناں کہ مطلب کسی چیز کو دل ہی نہیں کرتا نہ کھانے کو نہ پہننے کو نہ اٹھنے کو بیٹھنے کو تو میں ناں سب سے پہلے اپنے جسم پہ زیادہ دھیان رکھنا چاہیے اپنے جسم کا خیال رکھنا چاہیے کھان پین اچھا کرنا چاہیے ایکسرسائز وغیرہ کرنی چاہیے
جی جی انسا اللہ میں ناں سب سے پہلے ہلکی دوڑ لگاتی ہوں اس وجہ پھر اسٹریچنگ اور کچھ پشو اپس بھی کرتی ہوں اور ناں اچھا رہتا ہے صبح جگتے ہی ایکسرسائز وغیرہ کرو ہلکی دوڑ وغیرہ لگاؤ تو ہماری باڈی کے لیے ان شاء اللہ بہت ہی زیادہ فائدے دائک ہوتا ہے
بالکل بالکل صبح شام کی مطلب نماز کے بعد اور ہمیں اپنا گھومنے پھرنے جانا چاہیے اس سے ہمارا شریر اچ اچھا رہے اور ہمیں ناں اپنے کھان پین کا بھی دھیان رکھنا چاہیے ہلکا کھانا چاہیے جس سے ہمارے ہمارا جسم تندرست رہے ایک دم اچھا رہے اور ہمیں ناں تناؤ سے بھی دور رہنا چاہیے اس سے بھی ناں ہمارے جسم پہ آ پریشانیاں بھی کھڑی ہوجاتی ہیں آ کے ہمارا جسم دبلا پتلا ہوجاتا ہے ٹینشن رہتی ہیں تو میں ناں ایکسرسائز سے اور اپنے پہ دھیان رکھنا چاہیے
جی جی ان شاء اللہ بالکل ویسے ناں ایکسرسائز ہمیں کم سے کم تیس منٹ تک تو ضرور کرنا چاہیے اور جو ہمارے
جی
شکشک تھے وہ بھی ویایام کرنے کی صلاح دیتے تھے کہ پائٹ ویام کرنا چاہیے ویایام کرنے سے شریر سوستھ رہتا ہے اپن کی باڈی کو آرام ملتا ہے اور نیمت ویایام سے شریر سوستھ رہنا بھی ضروری ہے ہمارے لیے
جی بالکل دیکھا جائے ناں تو کیا بولتے ہیں نا ہمیں جبھی وقت میں لینا اگر کیا ہے نا روزمرہ کی زندگی سے وقت نہیں ملتا ہے گھر میں فیملی ہوتی ہے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں ان کی ان کے مطلب تو ہمیں نہا کبھی بھی وقت ملے نا ہمیں جبھی اپنے مت کاب اپنے لیے وقت نکال کے اور اپنے تھوڑا ویایام وغیرہ کرنا چاہیے اور اپنے شریر کو اپنے من کو اپنے اور سب چیز کو اپنا وقت دینا چاہیے جس سے کہ ہمارا شریر فٹ رہے گا سوستھ رہے گا تو انشاء اللہ ہم اوروں کے لیے بھی کچھ سوچ سکیں گے
جی جی انشاء اللہ بالکل ا ویسے نا کبھی کبھی یوگ کرنے سے نا من شانت رہتا ہے اور سل لچیلا بنا رہتا ہے
جی بالکل اور سب سے زیادہ نا فٹنیس تو ہوتی ہی ہوتی ہے مطلب ویایام وغیرہ یوگ وغیرہ تو یہ تو چیزیں ہوتی ہیں نا پر ہمیں اپنے کھانے پینے پر بھی دھیان رکھنا چاہیے ہمیں نا تازی سبزیاں پھل فروٹ دودھ موے یہ بھی کھانا چاہیے اس سے بھی نا ہمارے شریر پر ہمارے فٹنیس پر اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے
جی جی ان شاء اللہ آپ ن با جی بالکل صحیح فرما رہی ہو اورنا ہمیں کھان پان کا تو بالکل
ہاں بالکل ہماری صحت اچھی رہے گی نا جی جی جی ہماری صحت اچھی رہے گی نا تو ان شاء اللہ سب کچھ صحیح رہے گا
جی جی ماشاء اللہ آ بالکل صحیح فرما رہی ہو آپ وسے نا مجھے تو نا سب سے زیادہ دوڑ لگانا سب سے زیادہ پسند ہے مجھے دوڑنے سے نا پورے شریر کی اچھی کسرت ہو جاتی ہے اور ویسے تم یوگا کرتی ہو تو اس میں نا کون کون سے کون کون سی پریکٹس کرتی ہو آپ یوگا کرتی ہو جؤ
تھوڑا میں یہ ہے نا دوڑ وڑ لگا لیتی ہوں تھوڑا سب کر لیتی ہوں جمپ وغیرہ کر لیتی ہوں اس سے نا شریر ہلکا ہونے لگتا ہے اور ا تاجگی بھرا بھی محسوس ہوتا صبح صبح مطلب جگتے وقت صبح پہلے جگ کے صبح پانچ بجے اور ہمیں نا اچھے سے مطلب ویایام کرنا چاہیے تو صبح صبح ویایام کیا ہوا ہے نا ہمارے جسم کو بہت زیادہ لگتا ہے اور اس سے ہمیں بہت تازگی محسوس ہوتی ہے ہلکا پن محسوس ہوتا ہے اور صبح جگ کے نا ہمیں گرم پانی بھی پینا چاہیے اس سے بھی ہمارا شریر اچھا رہتا ہے ہماری پاچن کریا بھی صحیح رہتی ہے تو انشاء اللہ میں گرم پانی بھی پیتی ہوں صبح اس سے کیا ہے نا ہمارے سارا دن بےحد ہی خوبصورت نکلتا ہے
جی جی ان شاء اللہ بالکل اور نا ہمیں نا پوشٹک بھوجن کھانا چاہیے اورٹ تمہیں ایک چیز پتا ہے کہ ایکز سائز کرنے کے بعد پانی کی ضرورت کتنی ہوتی ہے
جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے
ہے نا میں تو پر ڈے ایکزسایز کر تی ہوں تو اپنے پاس میں پانی کی بوتل رکھ کے بیٹھتی ہوں اور نہ کئی میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ فٹنیس کے اس لیے نا جم جاتے ہیں گھر پر بھی اچھی ایکز
بالکل بالکل ہمیں نا اپنے بچوں کو بھی نا شروع سے عادت ڈالنی چاہیے اپ فٹنیس وغیرہ فٹ رہنے کے لیے شریر سوست رہے ہمارا ہمارا جسم تر و تازہ رہے سوسست رہے انشاءاللہ ہمارا جو جسم ہے نا وہ صحیح رہے گا فٹ رہے گے نا تو انشاءاللہ ہمیں کام کرنے میں بھی اچھا لگے گا گھومنے پھرنے میں بھی اچھا لگے گا تو ہمیں نا اپنی فٹنیس پر زیادہ دھیان رکھنا چاہیے
پہلے سے تمہیں ایکسز سائز کرنے میں الس اتا ہے پر ہاں جی
ہاں صبح جگنے میں دقتیں ہوتی ہیں کیوکہ نا تھوڑے فیملی میں رہتے ہیں نا ہم تو یہ دقتیں اس لیے ہو جاتی ہے نا صبح جلدی جگنا تو پھر سارے صبح صبح کی روزمرہ والی زندگی کھانا پکانا بچوں کو تیار کرنا بچوں کو مدرسہ بھیجنا اسکول بھیجنا سبھی مطلب اپنے اپنے کہاں ہی وقت مل پاتا ہے ا پر نا ہمیں پر میں تھوڑا سا وقت نکال لیتی ہوں کیونکہ اپنے جسم کے لیے اپنی بھی مطلب فٹ نس کے لیے بھی تو ہمیں وقت نکالنا چاہیے کیونکہ پھر دقتئیں ہوتی ہے کھانا نہیں پچتا ہے موٹاپا ہو جاتا چربی بڑھ جاتی ہے تو شریر صحیح نہیں رہتا ہے ہمارا جسم بیکار ہو جاتا ہے تو اس لیے نا تھوڑا وقت تو میں نکال تی ہوں اپ بھی نکالا کرو اور ویسے نا گھر پہ نہیں ہو پاتا ہے تو تھوڑا جم جم میں جی چلا کرو اور فٹنیس وغیرہ کی جگہ جگہ کوچ کھلے ہوئے ہے وہاں بھی چلا کر
صبا جی جی ان شاء اللہ بالکل ویسے نا لمبے سمے تک ایکسز سائز ایکسز سائز کرنا ہمارے ابھیاس میں ا جاتا ہے اور ایکسز سائز کرنے سے نا اتما وشواس بھی بڑھتا ہے جب شریر سوست رہتا ہے تو من بھی خوش رہتا ہے
بالکل اپ نے دیکھا ہوگا نا جلدی جگو اور پھر آپ فٹنیس کرو اپنی وہ کرو تو اس سے کتنا اچھا رہتا ہے سب سارا دن اچھا لگتا ہے ان شاء اللہ اپ کو ا درست رہتا ہے تندرست رہتا ہے ہمارا جسم بہت زیادہ مطلب ہلکا محسوس کرتا ہے انشاء اللہ تو ہمیں نا اپنے سری کام کے ساتھ روزمرہ کی ا کاموں کے ساتھ میں اپنی زندگی کے ساتھ میں ہمیں تھوڑا سا وقت اپنے لیے بھی نکالنا چاہیے جس سے ہمارا اپنی فٹنیس پہ دھیان رکھنا چاہیے جس سے ہمارا شریر تارترو تازہ رہے
جی جی باجی بالکل صحیح فرمایا اپ نے مجھے نا ایکسرسائز کے بارے میں وہ کر کے اپ سے بہت اچھا لگا
شکریہ اللہ حافظ
جی خدا حافظ شیفالے